کیسے
بس ٹھیک
کیا کرو
بس
کھان گایا
ہ خالےکن
ام سے بات کرتی ہوں
کو نظمین
اچھا اپ
نہیں میں نہیں جانتا میں پڑھتا ہوں
کونتی ل میں
گریڈش چا ہوں
یٹٹیوب کچھ ن پڑھتے شڑھتے آپ
بڑ تو
کون سی یونیورسٹی
اگنام
کاں پیا ہی ہے گی تو
اسصل مینر ڈسٹک پونچ
کچھ نہیں اچھا اورور کیا کھانا کھایا
مک وہ ٹوڈو د خریمسال
ایسے لو ساؤنڈ کر رہے ہیں
ہوں ہ
ٹھیک اور گھر میں سب ٹھیک ہیں
سب ٹھیک آپ کون آپ کہاں سے بولے ہو
جہاں سے آپ بول رہے ہو
میں روم سے گ رہا ہوں
تو ہم بھی گھر سے بولتے ہیں ہم کون سک عر س بول رہ
میں نے گھر کا نام نہیں لیا میں نے روم کا نام دیا
روم کااں آسمان پہ تو نہیں ہوتا ہوا گھر فری تھا ہے گھر ہمارا دھرتی ہے
دتی کا
کیا دھرتی دھرتی پلانٹ پہ
میرا
تمہاری باڈی میں
میری بڈی کا ہے کمرہ کا ہے
ت میں
دھرتی کہاں ہے آسم آسمان کہاں زمین کہ
آسمان میں ہے اب ک سروپہ
سر کہا ہے
تمہارے پھر میں
سر بھی پٹا میں چلو سوچاؤ پتندگ کووں ہمم۔۔ کیا ابی نہی بارہ بج گئے
تو کیا مٹ بات کرنی ہے
پنکت کی بیٹنگ آئے گا
نہیں کچھ نہیں ہوتا ویٹنگ سے اور یہاں پہ نہیں ہوئے گا
جاں پے کیا کوض بات ہے
ہ یہاں پہ تین
اور بتائیے
ایک دنی دنی دو دنی چار چھ آٹھ بار جگد
پز ٹاک اردو اردو میں بات کیجیے
توڑ د میں کد ت ہونا چ تھا
نہیں دنی دنی مجھے سمجھ نہیں آتا طل
ایک دھونی دھونی دی چار ہ ہ اچھا
الومتئی ابھی کس ٹائم سے ہو گیا ن کس ٹائم سونا ہے
ایم ڈبل سڑی چل گا
ہ شام ذر دھیرے بات کیجیے
میرے دادی نے ن کیھی ت میںگ کروں
آپ کر لو نا دادا نے تو آپ نے بہت کچھ کیا ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں
دادا نے کیا کیا کی ہے ہ کچھ آپ کو زیادہ بت ہے نا ان دادا نے بہت کچھ کیا
نہیں مجھے نہیں تو
ہوں ہوں ہ ا تو
ٹھیک ہے
ہ کیا کرتے ہو
ہم بس پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے
کتنے دڑی ہے بہلے بیتیںی
ہ سو روپ پے
مہینے کے حساب سے
انیں حساب سے نہیں اپنی مرضی کے حساب سے س جت ہو
ب ب اچ
تو
میرے کا فی الحال بھائی سم جانا ٹھیک پچ
اور بتائیے
اسٹڈی کر رہے ہو
بالکل اسٹٹی والی رہتی ہے آپ بتائی
اچھا پانچ منٹ رک جاؤ اس کے بعد سے ہو جانا
یہیلہ پان سمن روگ انے میں میرے کا فائدہ ہے
ٹھیک اور کیا کرتے ہیں ہم پڑھائی کس علاوہ
کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں ان کم میں کسی کو بتا تت نہیں
چھ پرارسن رکھھیے
ہاں ہوں ا جظالم لوگ ہم تو ان کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں
ٹھیک ہے مت بتائیے
اوکے
اچھا اور اور کچھ بتائیے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے
مے کو گھومنا اچھا لگتا اتے
کے آپ کی ہابیز
میری ہابیز گھومنے ہی
اچھا آپ کو انٹرنیشنل جانا اچھا اچھا لگتا ہے
انٹرنیشنلی کشمیر جانا اچھا لگتا ہے
اوکے انٹرنیشنل کیات کر رہیں کشمیر بولا انٹر نشنل جنے کا من کر اچھا میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتی ہوں
تو وہائی یہ کٹری ہے یا کیا ہے
خن دبئی ک کیا ہے کنٹری ہے
نہیں وہ کنٹری نہیں ہے وہ سٹی ہے دبئی نہیں ہے کنٹری دبئی ہے سٹی جو کہ یو اے ای میں آتی اس میں دبئی آتا ہے ابوظھبی آتا ہے اور بھی ہے
ہوں ٹوٹل کتنی کنٹری ہیں
ون نائنٹی سیون ہے
نہیں ہم ون نائنٹی ایٹ ہو گئی
اچھا آئی ڈونٹ نو ابٹان مجھے معلوم نہیں تھا اس ایک کا جو ابھی ن نئی ایجاد ہوئی
ہمارے انڈیا کے اسر کتنی
آپ مجھ سے کوشچن پوچھ نہیں سکتے
ہ
اوکے
ہوں ت ہی چلو ٹھیک ہے س ٹھیک ہے